ہیلو ہاں وعلیکم السلام
ہاں بڑ کیسے
ہاں آج میں نے اچھے بڑھیا ریسپی میں نے آج ناشتے میں بنائی تھی اڈلی سانبر پتا ہے آپ کو
اڈلی سانبر تو میں سنی ہوں بٹ بنائے نہیں آپ بتائیے کیسے بناتے
جس مش میں رات میں بھگو دیتے ہیں دوگلاس چاول اڑد کی دال ہوتی ہے وہ لیتے ہیں ایک گلاس اور دو گلاس چاول اس مڈ نائٹ چھوڑتے تھے پانی میں بھیگونے کے لیے پھر مارننگ میں اسے بارک مکسی میں پیس کر اس میں نیمبو نمک تھوڑا کوما ڈال کے ڈبے میں ایرٹئڈ کنٹینر میں بیکنگ پاؤڈر بھی ڈالنا چاہیے اس کمیر اس جیسے کہ اڈلی ڈوسا بن جاتا اس اندر اچھا سوادش بنتا جیسا نائٹ میں چھوڑ دی اسے بھکانے کے لیے پھر میں نے اسے پیس لیا مکسر میں سب پیس کے نیمبو نمک ڈال کے بےکینگ پاو ڈر ایر اٹئٹ کنٹینر میں ٹائٹ کرنا ہوتا ہے
اسو دال کو
ہمم ہمم پیس کے ایک دم باریک
دال دال لیا تھا
اڑت اڑد کی دال لے تھے ہ ہ وائٹ والی اسے ہاں ایک گلاس اڑد کی دال اور دو گلاس رائس اس کو لیٹ نائٹ بگو دی میں نے رات صبح پر لمبو بیکنگ پاؤڈر تھوڑا پوہا بھی ڈال دینا پیسا
پوہا یعی کیسا پیسا وا
بھیگا ہوا بھیگا ہوا ہے تھوڑا سا بھگو کے اس میں ڈال دینا تو سافٹ اسپنج ہاں اڈلی بنتی ہے بہت ہی اچھی بنتی ہے پھر میں نے اس سے کنٹے مہیں رکھ دیے پھر اس کے ساتھ جو کھاتے ہیں ہمارے پاس سانبھر بنتا ہے اڈلی کے ساتھ سانبر کے لیے ہوتی ہے انگریڈینٹ جیسے کہ اس میں تور کی دال چنے کی دال ہونی چاہیے پھر جیسا اس میں کوکر میں میں نے پانی ڈالی ایک جک اس میں دال چوڑی میں دھو کر چنا توور اس میں ٹمیٹو نمک گارلک پیسٹ ڈال کے تھوڑا آئل ڈال کے میں نے کوکر کا ہاں بوائل کرنا اس سے جیسا بیس سے تیس منٹ لگ بھگ لگ تا ہے اسے اگالنے کے لیے جیسے میں نے پھر وہ اڈلی کا جو بیٹر تھا دال تو چھوڑ دی میں نے بوائل بیس سے تیس منٹ لگے تب تک ایک نے پھر اڈلی بنائی میرے پاس ٹینڈنگس میں جیسے ون ٹائم میں ٹوینٹی اڈلیز بنتی ہے پورا اس کا کوٹنگ وائل سے کیا جاتا ہے اس میں ایک ایک چمچ اڈلی کا بیٹر جو رہتا میں نے پیسی تھی ایر ٹائٹ کنٹینر میں جو لگائی پیسی مطلب بیٹر اڈلی
وہ جو آپ نے پیسا کنٹینر میں رکھے تھے وہی والا نا
ہاں وہاں اس کو میں نے ایک ایک چمچ ہاں ایک ایک چمچ دالی میں نے اڈلی اسٹینڈ ہے اسٹینڈ ہے میرے پاس ٹوئنٹی اڈلیس ون ٹائم میں بنتی جیساپندرہ منٹ میں ٹوئنٹی اڈلیس بنتی ہے اسٹینڈ میں
پندرہ منٹ لگتا ہے اس اڈلی بنانے میں
ہاں پندر منٹ میں ٹوینٹی اڈلی بنتی ہے
تونتے عدلیس اچھا
اسٹینڈ بہت بڑا ہے میرے پاس
تو ایک ہی بار ڈال دیتے ہوں گے آپ
نہیں نہیں دو سے تین بار بہت لگتی گھر میں ایک اتنی ساری بس نہیں ہوتی دس دس تو کھا لیتے بچے اچھا جیسا میں نے پھر اس میں دالی پندرہ منٹ پھر گیس پہ رکھ دی میں نے جتنے اسٹینڈ فل کری تھی پندرہ منٹ بعد پھر میں نے نکالی اے نکالی میں نے چمچ سے نکال نکال کر آتی پھر میں نے پھر سے اڈلی کے سانچے میں بیٹر ڈال کر پھر گیس پہ چولہے پہ رکھ دیا پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں اس کو بننے کے لیے وہ بھی بن گیا پھر ہماری اڈلی ریڈی ہو گئی جو میں نے دال رکھی تھی سانبر کے لیے اس سے بوائل ہو گئی میری دال ایک دن ہاں یہ تو تھا نے سامر کے لیے اڈلی رکھتی ہے بوائل ہو چکی ہے میں نے گولڈن براؤن پیاز کوکر نکالا گیس پہ سے پھر میں نے کڑھائی میں تیل ڈالا کڑی پتتا آنین جیرا رائی گارلک پسٹ میتھی دانا بھی ڈا لنا بڑیا لگتا ہے تھوڑی لی رہی ن چاہے ہاں سواد سواد اچھا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کا میتھی دانا ڈالنے سے کڑی پتا ہری مرچ پھر تھوڑی املی بھی ڈالنا چاہیے گڑ سانبر میں جو ڈالتے اتنے سارے ہاں ہاں گوڑ بھی ڈالتے ہیں ٹرمیرک پاؤڈر ریڈ چلی پاؤڈر گارلک پیسٹ یہ سب میں نے ڈالا بگار میں چھوکا جو لگاتے ہیں تڑکا پھر اس میں میں نے جو دال کوکر کھولا تال کو اچھے سے میں نے گھونٹا ایک دم میش کیا باریک جو میں نے چھوکا لگائی تھی اس میں میں نے سانبر دا لدی تو ایسا اس میں گرین کورینڈر بھی دالی میں نے بہت ہی چھوڑ دیا اسے پکنے کے لیے ڈھکن ڈھاک کر بیس سے پچیس منٹ میں جتنا مطلب بوائل ہوں گی دال اتنی ٹیسٹی ہو نگی
دال کو یعنی جتنا یعنی پکنے دیں گے اتنا یعنی چھپے گا
پچیس منٹ پکنے دینگے ہاں اتنی ہی اچھی سوادشٹ بنیں گی آپ کی دال پھر مطلب دال بھی بن گئی پھر اس کے ساتھ میں نے کوکونٹ چٹنی بنائی بتائیں آپ کو کوکونٹ چٹنی کیسے بنتی ہے جیسے کوکونٹ کو کٹ کیا جاتا ہے باریک ہری مش میں ہری مرچ ہاں ہری مرچ کورینڈر لیوس جیرا رائی نمک دال رائی ڈال زیرا ڈال کے باریک مکسر میں میش کرنا اچھا ہاں مش ہاں مکسر میں ایک دم میش کر لیا پھر اس کے بعد اس کو ایک پول بھی نکالو پھر تیل ڈالو چھوکا لگائی میں نے کڑی پتا رائی کا پھر ہماری کوکونٹ چٹنی ریڈی ہو گئی بہت ہی بہت پھر سب میں بیٹھ کے مطلب جو اڈلی بنائی تھی اس میں ڈپ کر کے کھائے جو سانبر بنا تھا کوکونٹ چٹنی بنی تھی بہت ا بڑھیا ڈش بنتی ہے آپ کیا بناتی ہو ڈیلی ہر دن کچھ نیا کام چلرا
میں آج بنا بنائی تھی پنیر کی سبزی اور پوڑی بنائی تھی جیسے یہ پنیر کی سبزی جیسے ہم نے پنیر لائے اس کو کاٹ کر سائڈ پہ رکھ دیا پھر اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا آ ئل ڈالا اور یعنی پنیر کو کاٹ کے ٹماٹر پیاز ہری مرچی کاٹ کے اس اس کا جو مصالحہ ہوتا ہے جیسے ہری میں ہری لال پاؤ لال پاؤ لال مرچ دھنیا پاؤڈر یہ سب مصالہ تو تیار کر دیا پھر پنیر کا مصا لہ بھی ہوتا ہے وہ بھی لے آئے پھر اس کے بعد ہم نے ہاں باہر دکان سے پھر اس کے بعد ہم نے پنیر کو ہلکا فرائی کر کے نکال دیا یعنی ہلکا براؤن ہم لوگ ایسے ہی بناتے ہلکا براؤن کر کے نہی نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہم ٹماٹر کو کاٹ کر کدو کس کر کے مکسر میں مکس کے اس کے میش کر کے اس کے بعد ہم نے ٹماٹر ڈال دیے پہلے پیاز اور ہری مرچ ڈال کے اس کو فورا کر کے پھر اس کے بعد ہم نے مو ڈال دیا ٹماٹر ٹماٹر کم ہاں
مطلب گریوی تھ رہاتتے پانییر آپ
ہاں وہ والا ڈالے تھے لال ٹماٹر
ہمم ہمم
ا پورا یعنی مکسر میں میش کر کے اس کے بعد ہم نے ڈالا اس چندا پھرمیش کر کیی رہ ہے اچھے سے یعنی پھر براؤن ہو گیا تھا اس کے بعد ہم نے مسالہ ڈال دیا پنیر مسالہ وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو مسالہ ڈال کے اچھے سے بھون کر بھون کر اس کے اندر ہم نے پانی ڈال دی جتنا اپنے اکارڈنگ ڈالنا ہے اپنے حساب سے ڈالنا ہےپا پھر اس کے بعد ہم نے اور دھنیا دھنیا میں جو پتا ہوتا ہے نا اوپر سے ڈالتے ہیں ہم لوگ نی ٹیسٹ کے لے ہلکا ہاں اوپر سے ڈالتے ہیں
میں بھی وسے کرتی ہوں اوپر سے
ہ ٹیسٹ اچھا آتا ہے پہلے ڈال دیتے پھر ٹیسٹ نہیں آتا اوپر سے ڈالتے ہیں نا تو بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے پھر ہم نے اس کے اندر پانی ڈال دیا جو ہم نے تھوڑا ہلکا براؤن کر کے بھون رکھا تھا پنیر وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا تھوڑا دیر یعنی دس پندرہ منٹ پہ ہلدی م آچ میں رکھ دیا پھر جیسے بوائل ہوتا ہے اس کے بعد پک پکنے کے بعد ہم نے سائڈ میں اس کو پکا کے رکھ دیا ہم نے پھر پوڑی بنایا پوڑی میں ہم تھوڑا سا اجوائن ڈالتے نمک ہلکا اور ہلدی ہلدی ڈالتے نمک اور اجوأن ڈال کے پھر اچھے سے ینی آٹا کو گوند کے پہلے ہم نے تھوڑ سا تھوڑی دیر میں رکھ دیا تھا پانچ منٹ کے لیے پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا لوئی بنا کے اس کے ہاں کڑھائی نکالا کڑھائی
مطلب پوری کے آٹے میں کون سا آٹا یوز کرتے ہیں
پوری نہیں پوری کے لیے تو گیہوں کا آٹا لیتے ہیں ہم بس اور دوسرا آٹا ہم نہیں ڈالتے بلیے ہاں اگر ہم دوس ہاں پھر اس کے میں ٹیسٹ ہاں ٹیسٹ کے لیے جیسے کہ ہم نے ہلدی ڈال دیا اجوائن ڈال دیا اس کو عنی اچھے سے عنی ملا کے آٹا ایک سائڈ میں پہے ہم نے گھڈ پانچ منٹ رکھ دیتے ہیں تاکہ اچھا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم پکائے تھوڑا سذرا تیل کڑھائی میں تیل ڈال دیا ہلکا گرم ہو گیا پورا اس کے بعد بانی نکالتے گئے چھانتے گئے یہ ہم نے آج ہاں پوری اور سبزی بہت ٹیسٹی بنی تھی پھر ہم نے تھوڑا سا ہم نے سوچا کہ چاول کے آٹے کی پوڑی بھی بنائی جائے کیوں نہا پوڑی بنائے دال بھر کے ہم لوگ بناتے ہیں جیسے کہ ہاں چاول کا آٹا یعنی ہم گر
ہاں ہاں اچھی بناتے ہیں آپ لوگ ریسیپی بڑھیا میں بھی ٹرائی کروں گی یہ ریسیپی مطلب یہ پوری پوری کے ساتھ پنیر کھاتے ہیں آپ کے پاس
ہاں ار ایک ہم نے چاول کی پوڑی چاول کا آٹے کی بھی بنائی ہم نے جیسے کہ دال دال پوڑی بولتے وہ بنایا میں نے جیسے کہ کہ ہاں گرم پانی بوئل ہونے کے لیے دے دیا پھر اس کے بعد اتار کر آٹا چھان کے آٹا نکال لے پھر اس کے بع چاول کو جو آٹا تو اس کے اندر ہم نے گرم پانی ڈال دیا تھا چاہے آپ کڑھائی کے اندر ملا لو ہلدی ہلکا سا ڈال کے یار پھر اپنا ہاتھ سے ملا لو ٹھنڈا ہونے تو پانی کو پھر اس کے بعد اس کو ملا لو اچھے سے ملا کر تھوڑا چھوٹا چھوٹا لوئر بنا کر دال جیسے ہم نے بنایا مونگ کا دال مونگ کا دال ڈال کے بھر دے مونگ کا دال جیسے کہ ہم نے تھوڑا سا اس میں ہلدی ڈال دیا بوائل ہونے کے لیے دے دیا ہم نے اس میں ہلدی نمک اور تھوڑا سا مرچ کاٹ کر ڈال دیتے ہیں تاکہ سواد لگے پ اریو ہاں پک گیا تو اس کو ہم نکال کر پھر اس کے میں کڑھائی میں ہری مرچی ہری مرچی اور پیاز ڈال کے اس کو بھون لیتے ہیں مونگ کی دال ڈال کے ہاں جو بوائل ہوا تھا
ہ ریسیپی آپ کی میں بھی ٹرائی کروں گی بہت ہی بیسٹ لگی آپکی ریسیپی
ہاں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے بائے اللہ حافظ
اللہ حافظ بائی ج ہے